ہلو ہلو
جی السلام علیکم
سلام
اور آپ کی خیریت
خری ار ماس اللہ ٹھیک ہوں
ہاں اور بتائیے اور طبیعت آپ کی کیسی ہے
تبھی ہے کو اچھی نہیں رہتی ہے بہت درد رہتا ہے پیر ہاتھ میں بہت درد رہتے ہے ادھر بی پی سے پریشان ہیں ادھر بہت بی پی و پی بڑ جاتی گرمی کے لے کے تو ہم بہت پریشان
بی پی سے پریشان ہے تو آپ کو ٹینشن فری رہنا ہوگا
تو وہی ٹینشن ہی
نہیں ٹینشن انسان کے سمجھ لیجے کہ بہت بڑی بوجھ ہے ٹینشن
ہاں تو ٹینشن ہی ملتے رہتا ہے دن رات
کو دیکھیے کود کو خوش رکھیے تو بہتر رہے گی جی زندگی آپ
ہی
بش رہنا سیکھ د اپنی زندگی میں انسان کو اگر گی ملا ہے اوپر والوں نے زندگی دی ہے تو اس کو خوشحال آپ کو رہنا ہوگا خوشی خوشی رہنا ہوگا
ہاں اور کھانا وانا کھانا وانا کھا لیے
کھانا تو میں کھا لیا آج ہم نے کھایا چاول دال اور آلو کا بجیا
ہ اد کبویا تو اچھا لگتا ہوگا
جی جی جی بہت بہت لذت ہے آلو کا بجیا میں کھانے میں اور بہت مزہ آتا ہے
بناتے کیسے ہیں آلو
میں میں آلو کا بجیا بنات بتا ہوں ایک دم آپ جیسے آپ ڈھابا وغیرہ میں جیسا بنتا ہے وسا میں بناتا
ہمم ہاں تو اچھا ہی اچھا لگتا ہے آپ کو پسند بہت ہے نا آلوک بجیا ہاں
مجھے بہت پسند ہے اور میں بناتا بھی ہوں بہت دل لگا کے
دل لگا کے ہاں آپ بنا لیتے ہے نا
جی میں بنا ہی لیتا ہوں
اور دل لگا کے اس لیے بناتا ہوں اگر کسی چیز میں بھی اگر دل نہیں لگاؤں گا تو پھر وہ چیز بےیکار ہو جائے گی
نہیں لذت اس کی جو لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کسی چیز میں بھی آپ اگر دل لگا لی ہیں تو وہ بہت بہتر الحمد للہ بن کے جو اب دسترخان پہ پیش کیجیے گا جو مہمان اس کا لطف اٹھائیں گے کھانے کا تو آپ کا نام لیں گے کہ ہاں بہت بہتر بنایا ہے اور بہت لذیذ اور کھانا میں ایک لذت ہونا چاہیے انسان کا جیسے بولی میں لذت ہونا چاہیے اور صی کھانا بنانے میں بھی لذت
ہاں یہ بات تو آپ
ہمم میٹھا زبان اگر آپ کا ہے تو میٹھا کھانا میں بھی آپ کو اسی اب سے لذت ڈالنا ہے جی بالکل بالکل اگر کھانا پینا میں اگر آپ کنجوسی کرتے ہیں تو وہ بہتر نہیں بنے گی اگر بہتر نہیں بنےیں گے تو آپ کی روسوائی ہوگی تو رسوائی نہ ہو اس یہ آپ کو بہتر سے بہتر ر کر کے الحمد للہ بنانا ہے کہ کے سامنے والا لطف آپ کا کھانا کا اٹھا سکے ذائقہ اس میں اتنا ہو کہ آدمی آپ سے پوچھے کہ کیسے بنایا آپ نے ایسا اتنا لذیذ اور اتنا لذت دار کھانا کیسے بنایا تو انسان کو اپنے سمجھ لیجے کہ پورا دل لگا دینا چاہیے کسی بھی چیز کو اگر آپ کو حاصل کر کرنا ہے تو اس میں آپ کو دل لگانا پڑے گا اور الحمد للہ بڑھیا نیت سے اگر آپ بناتے تو بہت بہتر ہاں نیت آپ کی بڑھیا ہے جی جی جی جی جی نییت آپ کی صاف ہے تو آپ کا سمجھ لیجیے کہ کہ سب کام الحمد للہ بڑھیا سے ہو جائے گا اور کسی طریقہ کا
بولتے ہیں کہ نییت ہر چیز میں آپ کو
جی جی پہلے نییت آپ کی نیت بلند ہونی چاہیے نیت اگر آپ کی بلند ہے تو کھانا ہو یا رہنا ہو یا کوئی بھی چیز ہو کسی بھی چیز میں آپ کی نیت اگر بلند ہے تو آپ کو وہ مقام آپ حاصل کریں گے جی بالکل بالکل وہ کام وہ کام آپ کا ہونا ہے وہ کام ہونے سے آپ کا کوئی نہیں رو سکتا جی
اسی لیے ان انسان کو زندگی بہت اہم چیز ہے یہ اوپر والے نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کا لطف اٹھائےیں جیون میں زندگی میں لطف اٹھائیں
ہم لوگ مطلب اسی میں پنس کے رہ گئے ہیں ہم لوگ اٹھا نہیں پاتے ہیںگ بت مطلب اچھا سے زندگی جی نہیں پاتے جی نہیں پاتے
زندگی کو خوشنما بنائیں اور زندگی کو کو بڑھیا سے جی
اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے
نہیں وقت دیکھیے وقت ایک مقرر انسان کو ہو کرنا چاہیے خود کے لیے انسان خود کے لیئے بھیجئے اور دوسروں کے لیئے بھی جیئے تب لطف ہے جینے میں صرف خود کے لیے نہیں جینا ہے دوسرے کے لیے بھی زندگی جینا بہت
اتنا وقت اتنا وقت بچے چ لوگ میں گزر گیا بچے میں گھر میں گھر سنبھالنے میں اور اپنے لیے ٹائم نکال نہیں پائے اب اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پائے
وقت آپ کو نکالنا ہوگا زندگی بہت سمجھ اللہ کا دیا ہوا ہے بہت بڑھیا نعمت ہے بے شک تو اس چیز کو آپ کو خود کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آپ کو وقت نکل کر رہ ہے
ہاں دوسرے کے لیے دوسرے کے لیے تو ٹائم نہیں کال ہی لیتے ہیں لیکن لن اپنے لیے ٹائم نہیں نکل پاتے اور پتاہ ہی نہیں چل رہا جو اتنا وقت نکل گیا پچاس
وقت کا کام ہے دیکھیے انسان اگر غور سے اگر سوچے تو وقت کسی کے لیے نہ رکا ہے نہ رکے وقت کا کام میں نکلنا لیکن وہی وقت میں آپ کو زندگی میں ہر ایک کام کر کے آپ کو گزر جانا ہے اس لیے کہ اسی اس چیز میں بہتر ہے انسان کو اگر انسان بڑھیا بہتری چاہتا ہے تو خود کے لیے بھی چیے اور دوسروں بلیے بھیی ہے
جی ہاں جی بہتر ہے ج
اور رہی بات کھانے پینے کی
یہ ٹائم نہیں نکال پائائے اور ٹائم کیسے نکل جا رہا ہے پچاس پچپن ہو گیا ہے پتا ہی نہیں چلا اپنے لیےے ج جی نہیں پائے
عمر کا کام ہے نکلنا لیکن وہی عمر کے ساتھ انسان کے کو جینا بھی ہے اور زندگی کا لطف اٹھانا یہ سب سے بڑی سمجھ لی یہ کہ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں زندگی
ی آپ تو بہت اچھے ہی بول رہے ہیں اس کے لیے کہ ٹائم اس کے لیے اپنے لیے ٹائم الگ سے کہاں سے ملے گی اسی میں نکال نہیں ہوگا
میں آپ کو خود کو بھی ٹائم دینا ہے اور دوسروں کے لکھ کو بھی آپ کو ٹائم دینا
ہاں یہ بات صحی بولے آپ
وقت آپ کے پاس جتنا ہے اتنا ہی وقت میں آپ کو ہر ایک
ہر کام کرنا رہاں جسا بہت بہتر بول رہے ہیں آپ آپ جو بات سمجھا رہے ہیں یہ تو میرے دماغ میں ہ ہی نہیں کہ ہم اپنے لیے بھی پچھے بچا کے رکھے با میں گزر گیا
خد خود کے لیے وقت دینا بہت ضروری ہے یہ زندگی بھاگ دوڑ بھری بھاگ دوڑ بھری سنیے پہاڑ
پیلی پیر ہو رہا تو ہاتھ ہو رہا سیر ہو رہا ابھی سب تو لگا ہوا ہے کل سے دیکھتے ہیں نکلتے ہیں لیے ٹائم نکال یہاں پر آس پاس میں جھیل ہے وہاں جاتے ہیں دوڑتے ہی
خود کو آپ وقت اپنے آپ آپ کو دیجیے اور خوشنما ماحول ایک بنائیے خوشال سے جیے زندگی میں کسی طریقے کا ٹینشن کسی طریقے کا لوڈ لے کے نہیں جینا ہے
جی
لوڈ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اورنج انسان پھر ایک دم تنہا رہ جاتا ہے
تنہا رہ جاتا ہے اور مان لیا دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں بہت وقت ہے اینا دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت مطلب اپنے آپ کو ہم کیا تھا کچھ اپ اپنے لیے ہم
جی بس اسی پہ آپ کو خاص طور پہ فوکس کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک بہتر بنائے اور الحمد للہ بڑھیا سے اس جیون کو گزارے
ہاں تو صرف میرے ہی میرے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے اپنے بارے میں تو ہم
جی ہم تو آپ کو ہم تو آپ کو بتائیں اپنے بارے میں کہ دیکھیے کسی بھی چیز کو اگر آپ اچھی نیت سے کیجیے گا تو خدا بھی آپ کا مدد کرے گا
ہاں یہ بات تو صحیح نہیں ہے لہا پاک دیکھتے
ہیں نیت آپ کی بہتر ہے تو اللہ پاک بھی آپ آپ کے کام کو آسان بنانے میں آپ کا ساتھ دیں گے مدد کریں گے اور ساتھ دیں گے نیت میں اگر کوئی طریقہ کا اگر آپ کا یہ رہا تو پھر وہ کام آپ کا ادھورا رہ جاتا ہے
جی ہاں ہاں نییت پر ہے ہر چیز کو نیت پر ہے دیکھتے ہیں
ایک بار ملی ہے تو اس کو بڑھیا سے جی میں اور کسی طریقہ کا ٹینشن اور کسی طریق کا لوڈ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کو ایک سمجھ لیجے کہ بہتر بنانے کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے آپ سے جہاں تک ہو سکتا
بہتر بہتر ہوگی
اس میں آپ کی بہتری لکھی ہوئی ہے اور انشاء اللہ بہت جلد آپ کو اپنے آپ میں چینج جنگ محسوس ہوگا
ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ آپ جو ب آپ کے بہت
جی اس پہ آپ ایک غور فرمائیے اس پہ آپ اس پہ کام کیجیے آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آرام کیجیے اللہ حافظ سب ب